ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
ہماں بالکل خیریت آپ فرمائیے کیا کر رہی تھیں آپ
ہم بس یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے ہم نے سوتا چلیے آپ سے تھوڑی باتیں کر لی جائے اور آپ کو کچھ کچھ تانی بھی تھی کچھ کچھ بات
بالکل اور فرمائیں آپ آ کا شام کا ناشتہ ہو گیا
جی ہاں سب ہو چکا کا ناشتہ وغیرہ سب ہو گیا بس یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں سارے باتیں کر رہے ہیں ادھر ادھر کی چلیے اچھا اور گھر پر سب کھہ لیے تھے آپ اوکے
ہاں سب خیریت سے آپ فرمائیے آپ کے یہاں پر سب خیریت سے ہے
جی چلے اللہ کی شکر سے سب کہری تھے ہمارے گھر پر بھی
بالکل ہم تو یہی چاہیں گے کہ سب کے یہاں سب خریت صحیح ہو کسی چیز کی بھی تکلیف نہ ہو
جی وہ تو ہے سب یہی چاہیں گے کہ سب کے یہاں خیریت صحیح رہے اب سمے سمے کا تھوڑا فرق ہوتا ہے اب کیا ہے ہم نے ہمارے گھر پر ہمارے بھائی کی شادی ہے شادی ہونے والی ہے تو میں نے سوچا چلیے آپ کو بتا دیں آپ کو دعوت بھی دینی ہے تو آپ کو وہی بتا دیں تھوڑا اس کے بارے میں بات بھی کر لیں گے تھوڑی شادی وادی کے
بالکل ہم کو بھی نکاح وغیرہ میں جانا ہم کو بھی بےحد پسند ہے
وہی ہمارے گھر پر بھی اتنے برسوں بعد دھو رہی ہے کسی کی شادی تو ہم نے وہ بھی سب اسی کا سب باتیں کر رہے ہیں اسی کا کے بارے میں کہ کیا کرا جائے گا کیا کیسے ہوگا سب چیز وہی بھی ہو رہا ہے یہاں پہ بیھ کے
بالکل ہمارے بھی ہے نا ہمارے بھائی جان کی نکاح ہونے والی ہے کچھ دنوں کچھ مہینوں کے بعد تو ہم بھی بڑے خوش ہے کہ نکاح وغیرہ میں جانے کی تیارییاںیریا تو پہلے سے تین مہینے پہلے سے ہی شروع ہو جاتے گھروں میں
جی وہ تو ہے ہمارے بھی ابھی ہے ابھی تین چار مہینے بچے ہیں پھر بھی ہم سارے بیٹھ کے ابھی سے ہی ساروں کی باتوں کی باتیں چالو ہو گئی ہے اب کے سب کے تھوڑے وہ لینے پڑتے ہیں کہ یہاں مطلب کس کو کیا پسند ہے کس کو کیا صحیح لگتا ہے سب سے پوچھنا پڑتا تا
بالکل ابھی سے تیاریاں وغیرہ شروع ہو جاتی ہے گھروں میں اور سب لڑکیاں جو ہوتی ہے تو پہلے سے تیاریاں کرنے لگ جاتی ہے کہ کیا پہنیں گے
جی ان لڑکیوں کا تو زیادہ ہی کچھ ہوتا ہے کہ ہاں ان کو ہی سب چیزوں میں چاہیے ہوتی ہے ان کو اچھے جوڑے ہر چیز کے لیے سارے الگ الگ جوڑے چاہیے ہوتے ہیں ان کا م ان کا میک اپ ہو گیا ان کو ان کا ک جووت ں ہو گئی سب ان کو الگ الگ ہی چاہیے ہوتی ہر چیز کے لیے
بالکل ہم کو تو اس بات سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو شادی وہ نومبر دسمبر میں ہے اور اس ٹائم پہ کیا ہے ٹھنڈیوں کا موسم رہتا ہے تو وہ سن کر ہم کو زیادہ ہی خوشی لگ رہی کیونکہ گرمیوں کس ٹائم پر نکاح وغیرہ ہوتی ہے ہے نا بالکل مز جانی آتا اتنی گرمی رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک دم بھاری بھاری کپڑے وغیرہ بھی پہنے رہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کھجلی جیسی ہوتی ہے
جی جی وہ تو کیا ہے گرمی کے موسم مم میں تو ایسا ہوتا ہے بچاری دلہن کا میک اپ ہی پورا پسینےہ نہیں بہیا جاتا ہے وہ تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہمیں تو لگ گرمی کی شادی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے وہ شادی شادی نہیں کہلاتی ہے
بالکل نکاح وغیرہ میں جانا چاہیےا تو ایسا لگتا ہے کہ گرمیوں کے ٹائم پہ نکاح وغیرہ میں تو ایسا لگتا ہے کہ نہ ہی جائے اتنی گرمی رہتی ہے ہمارے یہاں پہ جس بھی نکاح وغیرہ ہوتی اتنی گرمی کوئی کوئی ہوتا ہے جو ہوٹل وغیرہ میں کر لیتے ہیں تو وہ چلو ٹھیک ہے ہوٹل وغیرہ میں جس کے میں اے سی وغیرہ رہتا ہے تو ٹھنڈک
وہاں پہ اتنا پتا نہیں چل پاتے
بالکل تو ایسے ہی کوئی نکاح وغیرہ کرتا ہے تو گرمیوں کے ٹائم پر اتنا پریشانیاں ہوتی ہوتی ہے ہر چیز میں اتنی دقت ہوتی ہے کھانے پینے کی چیزیں کی اچھا نہیں کر جو کپڑے بھی پہنے رہتے ہیں ابھی نکاح وغیرہ کا سمے ہے تو ایک ن بھاری بھاری جیسے کپڑے پہنے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اور زیادہ تکلیفیں ہوتی ہے پورا میک اپ خراب ہو جاتا ہے
پھر تو لگتا ہے کہ کپڑے کب اتار کے پھینکے مطلب ایسا لگتا ہے کہ کیوں ہی پہننا ہے ایسے بھاری بھاری کپڑے پھر کچھ شادی کا مزہ بھی نہیں رہ جاتا ہے بالکل بھی لگتا ہے شادی شادی جیسی ہی نہیں لگتی ہے
بالکل اسی لیے نا ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا ٹھنڈیوں کا ٹائم رہ تھوڑی گرمی میں تھوڑا ایسا مکس رہتا ہے نا تب نکاح وغیرہ کا مزہ آتا
ہمیں بھی ویسے ہی ہے ہمیں بھی ٹھنڈی کے سمے میں شادی وغیرہ ہمیں یہ اچھی لگتی ہے اسی سمے پہ
بالکل
وہی ہم نے بھی اسی لیے ہمارے گھر پر کہا ہے کہ چلیے ابھی نہیں تو تین چار مہینے بعد ہی تھوڑی ہو تاکہ موسم بھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے اور سب پہ کیونکہ گرمی کے موسم پہ نا ہمیں خود صحیح نہیں لگتا تو ہم دوسروں کو کیسے پھر وہ کر سکتے ہیں اسی لیے
بالکل جو آئے ہوئے مہمان وغیرہ رہتے ہیں ان کو بھی کافی تکلیفیں ہوتی ہیں سب کو بہت تکلیفیں ہو جاتی ہے گرمیوں کے ٹائم پر اس سرو تو گرمیوں ائم پتوں ا وغیرہ رکھنی ہی نہیں چیے اور نہ بارشوں کے ٹائم پر
جی بارشوں کے ٹائم پر تو اور زیادہ مطلب اس میں تو اور کچھ ہو ہی نہیں پاتا ہے اب جب بارش گر رہی ہے تو پھر انسان آدھا آدے مہمان تو آ ہی نہیں پاتے ہیں پھر
بالکل اس کئی کئی جگہ پر زیادہ بارشیں ہوتی ہے تو پھر سوچتے ہیں کہ اتنی تیز بارش میں کون جائے گا نکاح وغیرہ میں
جی اب کھلی جگہ پر کچھ ہو رہا ہے جیسے جی سے ہاں چلیے پا ولیما وغیرہ ہو رہا ہے اوپر سے تو کھلا ہی رہے گا بند کمرے میں تو نہیں کر سکتے ہیں اب بارش گر گئی تو سارا چیز خراب ہو جاتا ہے پھر ساری پوری انتظامات ساری چیزیں پوری خراب ہو جاتی ہیں
بالکل تو اس لیے تو ٹھنڈیوں کے ٹائم پہ ہی ہمارے یہاں پہ سب سوچ سمجھ رکھیں ٹنڈیوں کے ٹائم پر تھ ہوڑی چ چٹیاں بھی مل جاتی ہے تو کیا نکاح وغیرہ کا مزہ ہی د گگننا ہو جاتا ہم کو تو اس بات کا ٹینشن ہو رہا ہے کہ زیادہ کہ اس ٹائم پہ ہمارے پیپر نہ ہو
وہ تو ہے یہ ہمارے گھر پہ بھی ایسا ہی ہے کہ ٹھنڈی کے ٹائم پہ بھی پیپر ہو جاتے ہیں اب گرمیوں پہ تو پھر کہیں جانے کا دل ہی نہیں کرتا بالکل بھی اور ٹھنڈی کے ٹائم پہ اگر پیپر ہو جائےیں تو پھر تو جانا ہی نہیں ہو پتا پھر اور زیادہ برا لگتا ہے
بالکل ہم بھی یہی سوچ رہے کہ ہمارا وہ دعا کریں گے کہ ہم کہ ہمارا پیپر جو ہے نا شادی سے پہلے سب ہو کے ختم ہو جاتے تاکہ ہم ٹنشن فری جپ
اور بعد اگر شادی کے بعد میں بھی رہے گا تو اس کی بھی ٹینشن لگی رہے گی کہ ہاں شادی کے بعد جا کر پیپر دینا ہے
یہ بات آپ نے بالکل صحیح فرمائی ہے بالکل صحیح فرمائی ہیں آپ کہ نکاح وغیرہ ٹائم پر بھی نہ ہو ان سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی تاکہ ٹینشن ختم ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے نکاح وغیرہ کا مزہ ات جلدی آتا ہے نہ تو پھر گا وغیرہ میں بھی رہو تو ٹینشن لگی رہتی کہ اس کے بعد پیپر ہے پ پر ہے اسی لیے وہ سب ختم ہوتا ختم ہو کے ہی پھر جاؤ تو الگ ہی مزہ آتا ہے پھر سب ایک ساتھ ملتے ہیں خالہ کے بچے آتے ہیں بھائی جان کے بچے ہیں سب کے بچے آ سب کے بھائی بہنوں کے ساتھ کھیل مل کے پھر سب کے ساتھ ایک تیاریاں بالکل تیاریاں کرتے تو الگ ہی مزہ آتا ہے
جی سب وہی ابھی ان کی سب بول رہے ہیں کہ مطلب ہاں چلیے ابھی ہوٹل وغیرہ پہ یہ کریں گے کیونکہ گھر پر نا اتنے انتظامات اچھے سے ہو نہیں پاتے ہے مہمان آتے ہیں پھر ان کو بھی رہنے کھانے بیٹھنے اٹھنے بیٹھنے کی بہت تکلیف ہو جاتی ہے ب مہمان گھر میں ایڈ ج مطلب ان کو وہی نہیں ہو پاتا ان کی سب کے لیے جگہ ہی نہیں ہو پاتی ہے ا چیزیں
بالکل اس لیے ہمارے
سریں گے
ہمارے یہاں پر بھی ایسے ہی آپ آج کا تو یگ دیکھو سب دیکھا جائے تو اب تو سب فینسی زمانہ جیسا ہوگا گیا ہے سب کچھ باہر سے ہوٹل وغیرہ سے ہی کرتے ہیں اب گھروں کے ٹائم پہ تو پرانے ٹائم کے زمانے میں ہی کرتے تھے اب تو ہوٹل وغیرہ میں ہی کرتے ہیں تاکہ سب کو دیکھ دیککھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے
اور اس میں کیا رہتا ہے نا کہ ہمیں پھر کوئی فکر بھی نہیں رہتی کسی چیز کی کہ ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ سارے ہوٹل والے ہی اپنا دیکھ لیتے ہیں انہیں کہ آپ کی ایسی چیز رکھنی ہے بس ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ ہماں ہمیں ایسا ایسا چاہیے باقی سارا کام تو ان کا ہی رہتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اور نکاح وغیرہ میں کام کتنے زیادہ
جی جی اور گھر پر تو کچھ ہو ہی نہیں پاتا ہے پھر گھر پر تو
بالکل اس لیے تو کہتے ہیں کہ نکاح وغیرہ سب ہوٹل وغیرہ میں ہی کرتے ہیں پھر وہاں نے ساری آدھی مت د ان کو بھی بٹ جاتی ہے پھر تھوڑیذم داری ہے س سے ٹشن ری ہو جاتے ہیں
جی پھر وہی بنا پھر اچھ ہے اچھے سے مطلب تیار ویار ہو کر ہم بھی سج دج کے پھر جا سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں کو اتنی ذمہ داریاں نہیں ہے اب ہمارے اوپر
بالکل نکاح وغیرہ کا مزہ ہی الگ رہتا ہے سب کے ایک ساتھ مل کے کھانے کا پھر اس کے بعد جو دعوت ہوتا ہے اس کا بھی مزہ بہت اچھا لگتا ہے ہم تو دعوت کا بھی انتظار کرتے ہیں کہ کب ختم ہو کے ہم دعوت پ جائے
جی وہ تو ہے پھر وہ تو الگ ہی مطلب یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہے نکاح وغیرہ یہ سب ہو گیا اب تو روز روز تو ہوتا نہیں ہے کبھی سال میں ہو گیا ایک بار کسی کے گھر تو پھر بہت بڑی بات ہے ابھی روز روج
کر ہے ن پہل کرس ن ہو بھی جاتا تو ہماری کوئی گارنٹی نہیں رہتی کہ ہم جا پائیں گے کہ نہیں جا پائیں گے کہیں کہیں دیکھا جائے تو چ چھٹیاں نہیں ملتی ہے پھر پیپر کا ٹائم چلتا ہے تو پھر ہم بھی نہیں جا پاتے ج
وہی ہمارے گھر پہ بھی ہمارے گھر پہ بھی بس یہی ساری چیزیں چلتی رہتی ہے چلیے پھر ہم اب کو نا کارڈ ہم آ کو بھیج دیں گے پھر آپ دیکھ لیجیے گا سب کچھ ابھی کیا ہے کارڈ وغیرہ بننے گئے ہیں اس کی وجہ میں ان کو بھیج جو بھی رہے گا کپڑوں وغیرہ سب آپ پہلے سے ارینج کروا کے رکھ لیجے گا آپ کو آنا ہی ہے
چلیے ہم کو بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا
ہمیں بھی بہت اچھا لگا شکریہ شے اللہ حافظ
چ